آب ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
ہاں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی کھیل کود کے بارے میں میں ابھی کچھڑ رہیھیوں میں نے سوچا میں آپ سے اس بارے میں ضرور بات کروں اگر ہم دیکھیں گے کہ کھیل کود جو ہے وہ انسانی زندگی کا ایک اہم اور ضروری حصہ ہے ہے خاص اگر ہم دیکھیں گے بچوں اور نوجوانوں کے کے لیے آپ اس بارے میں
بالکل یہ ایک کھیل کود انسانی زندگی کا ایک نہایت اہم حصہ ہے یہ آپ نے خود ہی بولا یہ نہ صرف جسم کو تندرستی اور مضبوط تندرست اور مضبوط بناتا ہے بلکہ ذہنی جذباتی اور سماجی نشو و نما میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے
صحیح بات ہے جو لوگ باقاعدگی سے کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں وہ زیادہ چااک اور چب چوبند یعنی وہ صحت مند ہوتے ہیں اور مطلب پرا اعتماد ہوتے ہیں
بالکل ا زامانۂ قدیم سے ہی انسان مختلف قسم کے کھیلوں میں حصہ لیتا آیا ہے کھیل نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ یہ جسمانی ذنی اخلاقی ہو سماجی ترکی میں بھی اہم کردار ادا کرتا موجودہ دور میں جب ٹیکنالوجی نے زندگی کو آس آسان بنا دیا ہے اور لوگ زیادہ تر وقت موبائل فون کمپیوٹر اور ٹی وی کے سامنے گزارتے ہیں تو کھیل کود کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑ گئی ہے
صحیح بات ہے اگر ہم دیکھیں گے کھیل کود کا سب سے بڑا فائدہ جسما مانی صحت ہے یعنی کھیلنے سے جسم کی ورزش ہوتی ہے مطلب ہمارے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں ہڈیاں جو ہے ہماری طاقتور ہوتی ہے اور ہمارا خون جو ہے اس کے کی گردش جو ہے وہ بہت بہتر
بہت بہتر ہوتی ہے اگر ہم یہ بھی ا اپنے الفاظ میں بتائے کہ ایک صحت مند معشرہ کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ بچے نوجوان اور بوڑھوں کو کھیلوں کی طرح راغب کیا جائے جائے
صحیح بات ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کھیل کود کریں گے موٹاپا بھی کم ہو جائے جائے گا دل پھیپڑوں اور نظام ہاز ہازمہ جو ہے وہ درست طریقے سے کام کرتا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں گے ایگزرسائز اور کھیل خود ایک ہی چیز ہے اگر ہم کھیل کود کریں گے ایکسرسائز کریں گے ہم ہم کتنا صحت مند رہیں گے اگر ہم اب ایکزرسائز زیادہ مطلب بچوں کو بولیں گے آپ کھیلو وہ ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی ہمیں ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ آپ گھر میں ہی بیٹھو کھیلو
نہیں نہیں ہاں یہ یہ بات آپ کی صحی ہے بچوں کو صرف پڑھائی کے ساتھ ہی نہیں چھوڑنا چاہیے انہیں کھیلنے کے لیے بھی ٹائم دینا چاہیے تاکہ ان کی صحت ان کا ذہن ٹھیک رہے یہ ٹھیک ہے لیکن ان نظر اگر وہ گھر سے کھیلنے گئے تو کیا وہ پلے گراؤنڈ میں ہی جاتے ہیں یا
وہی صحیح بات ہے آج کل تو وقت وقت ہی خراب چل رہا ہے
ہم کھیل کود کو
صحیح بات ہے
ہاں جیسے اگر ہم جسمانی صحت پر مثبت اثرات دیکھیں تو کھیل کود انسان کی جسمانی صورت صحت کو بہتر بنانے کا بہترین ذریعہ ہے کھیل سے جس تمام ہڑیاں اچھی ہوتی ہے اور جس سے م جس سے جسم مضبوط بنتا ہے توانائی پیدا ہوتی ہے درد کم ہوتا ہے آج کل تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈسک وغیرہ یہ بھی اگر ہم انسان پہلے سے ا ورزش کریں نا تو یہ ڈسک وغیرہ بھی نہیں ہو جائے گی
صحیح بات ہے کھیل کود سے نظام ضبط وقت کی پابندی اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اگر ہم م گیمز کس ذریعے بچوں میں تعاون برداشت اور قیادت کی خوبیاں پیدا کرتے ہیں وہ جیت اور ہار دونوں کو قبول کرنا سیکھتے ہیں جو زندگی کی عملی میدان میں بہت کام آتا یعنی ان کو سجھ آتا ہے کہ جیت بھی ہوتی ہے اور ہار بھی ہمیشہ ہماری جیت ہی نہیں ہو سکتی ہے بلکہ کبھی کبھی جو ہے ہارنا بھی ہوتا ہے اور ہارنے سے انسان زیادہ سیکھتا ہے
ذہنی نشو و نما میں کردار کھیل کا کھیل کو نہ صرف کھیل کوود صرف جسمانی نہیں بلکہ دماغ میں بھی طاقت دیتی ہے جب انسان کھیلتا ہے تو اس کا ذہن دباؤ کم کرتا ہے اور دماغ تازگی محسوس کرتا ہے کھیل انسان کو سوچنے منصوبہ بندی کرنے اور پوری فی فیصلے کرنے کی صلاحیتی سکھاتا ہے
صحیح بات ہے اگر ہم دیکھیں گے کھیل کود معاشرتی تعلق کو بھی مضبوط بناتے ہیں کھیل کے میدان میں مختلف پس منظر کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں جس سے دوستی بھائی چارہ اور باہمی رم بڑھتا ہے اس طرح انسان میں خود غرضی کم اور مل جل کر کام کرنے کے
جذبہ پیدا ہوتا ہے بالکل آپ کی بات صحیح ہے تالب علیم کے لیے کھیل کود خاص
خاص طور پر مفید ہے کیونکہ یہ ان کی توج اور شت کو بتر بی ہے صحیح بات ہے اگر ہم دیکھیں گے ذہنی فوائد کے لحاظ سے کھیل ب بہت مؤثر ہے کھیلنے سے ذہنی دباؤ کام ہوتا ہے اور انسان تازگی محسوس کرتا ہے کھیل انسان کو خوش رہنا س کاتی ہے اور منفی خیالات سے دور رکھتی
دور ہو ہاں کھیلو میں میں حصہ لینے والے طالب علم عام طور پر زیادہ زیادہا پر اعتماد اور قوال ہوتے ہیں وہ تعلیمی میدان میں بھی بہتر کار کرردگی دکھاتے ہیں کیونکہ ان کا ذہن تر و تازہ اور یکسو رہتا ہے
صحیح بات ہے کھیل کود اخلاقی تربیت کا بھی ذریعہ ہے کھیل کے میدان میں انس ان ایمانداری صبر اور برداشت سیکھتا ہے وہ قوانین کی پابندی کرنا سیکھتا ہے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرتا ہے
بالکل صحی بات اھر کھیل انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی دونوں زندگی کا حصہ ہے ایک اچھا کھلاڑی جیت پر گورور نہیں کرتا اور ہار پر مایوس نہیں ہوتا یہی سفات زندگی کے دیگر شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے
صحیح بات ہے معشر معاشرتی فوائد کے اعتبار سے کھیل کود لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں مطلب یہ بھی کہا جا سک طح کہ کھیل کود صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ صحت مند ہو جسمانی طور پر مضبوط ہو اور ذہنی طور پر بھی تندرست ہو تو ہمیں ان کو مطلب کھیل کود میں زیادہ ڈالنا چاہیے روزانہ کچھ وقت کھیل کے لیے نکالنا چاہے
بالکل ہاں یہ بات تو ہے دیکھو اگر ہم سماجی ترقی میں اہمیت دیکھیں کھیل کود کا کیا ہے تو کھیل کود کو سماجی روابط کو مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ٹیم کو ٹیم کی صورت میں کھیلنے جانے والے کھیل افراد میں اتحاد تعاون اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا سیکھتے ہیں اور اجتماعی مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں کھیل مختلف علاقوں زبانوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتے ہیں
صحیح بات ہے اگر ہم دیکھیں گے جو لوگ روزانہ کھیلتے ہیں انہیں گہری اور پرسکون نیند آتی ہے جس سے اگلا دن تازکی کے ساتھ شروع ہوتا ہے کھیل دماغ کو کو سکون دیتے ہیں اور پریشانی غصے اور بےچینی کو کم کرتے ہیں
بالکل اس سے محبت بالکل اس سے محبت رواداری اور باہمی احترام کو فروغ ملتا ہے کھیل انسان کو دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا اور اجتماعی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینا سکھاتا ہے
اگر ہم دیکھیں گے آپ کی بات بہت صحیح ہے اگر ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ کھیل میں رہتے ہیں نا مصروف یعنی کھیل میں ہی اپنے آپ کو تو ان کو اس کی ایک اٹریکشن ہو جاتی ہے پھر وہ روز روز کھیلتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے وہ برے چیزوں سے تیی سے غلط کاموں سے دور رہتے ہیں کیونکہ ان کا کھیلنا جو ہے وہ ان کی عادت بن جاتی ہے اپ کو پتا میرا بھائی جو تھا وہ پہلے کھیلتا تھا سنڈے سنڈے پھر اس کو وہ عادت بن گئی تھی اسے کیا ہوتا تھا اسے ان کی صحت بھی تازہ ہوتی تھی اور وہ ادھر ادھر بھی کہیں نہیں جاتے تھ تھے بس مطلب کھیلنے جاتے تھے یا ابھی ہم دیکھیں گے آج کل کی لڑکے مطلب مجھے لگتا ہے آج کل تو بہت برے کام ہوں میں لوگ پھنض ہیں اسی لیے اگر وہ خود کو مطلب کھیل کود میں ایکسرسائز میں مطلب رکھیں گے تو ان کی صحت بھی اچھی رہے گی اور وہ مطلب برے کم اس سے دور رہ جی
دور رہتے آج اگر ہم دیکھیں نا ڈرگس کرنے کیوں لگے لوگ ڈرگس کی اور کیوں لگے اس کا بھی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کھیل کود میں دھیان دینا بند کیا ہے ورنہ والی بال کھیل تھے فٹ بال کھیلتے تھے جاتے تھے ادھر ادھر کرکٹ کھیلتے تھے اس سے ان کا دماغ تر و تازہ رہتا تھا اور ان اس کام کی اور زیادہ دھیان رہتا تھا لیکن اب آپ کی دور میں میں گھر بیٹھے یہی جو ہاتھ میں ہو لگا نا اس وجہ سے سب کچھ بھول بیٹھے ہیں
صحی بات ہے آپ کو پتا ہے اگر ہم کھیل کود میں رہیں گے کھیل کو کچھ صرف تفریح نہیں ہے بلکہ ایک تربیت ہے جو انسان کو جسمانی ذہنی اور اخلاقی طور پر مضبوط بناتی ہے اگر کھیل کود کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنا دیا جائے تو ایک صحت مند م م تووازن اور کامیاب زندگی حاصل کی جا سک
بالکل ا اگر ہم دیکھیں کی قوم کی قومی ترقی میں کھیل کھیلوں کا کیا کردار ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کھیل کسی بھی قوم کی ترقی میں اہم کردار کرتے ہیں ادا کرتے ہیں جو کو جو قومی کھیلوں کو اہمیت دیتی ہے وہ جسمانی طور پر زیادہ مضبوط اور فال ہوتی ہے بین الاقوامی مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والے کھلاڑی اپنے ملک کا نام نہیں بلکہ پوری دنیا میں روشن اپنا نام کرتے ہیں ساتھ ہی اپنے گھر والوں کا اپنے ملک کا پا پورے چھت جاتے ہیں کھیل د ج ن کو ہاں کھیل نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھتے ہیں اور انہیں مثبت سرگرمیوں میں مشغول کرتے
صحیح بات ہے چلو اب ہم اس بارے میں اور بات کریں گے ان شاء اللہ چلو اللہ اللہ حافظ